ملکن سو بھیا
السلام علیکم رجہ
اور سب کہ رہی ہو تھ
امی جان ابو جان بھائی جان سب کررییے تھے
سب کہہ رہیے تھے بھائی آپ اور موسم کیسا ہے آج کا
ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے بھائی جان
برشات برسات ب گرمی ہے کیا ہے آپ کو
برسات برسات ہونے والی ہے بادر مرات رہے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے
جی
فماہ بھائی جان کس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں
یہ موسم کے بارے میں بھی بتاؤ
کچھ نہیں کسی دن تو بھائی جان گرمی پڑ رہی ہے کسی دن موسم صحیح ہے آج دیکھی آ تو موسم صحی ہے کل موسم خراب تھا کل گرمی زیادہ
جی جی بھائی جانیا جی جی جی ہا بھی چل رہی تھی د بھی س جگتے ہیں تو آدمی کو ایسی مچک سی پڑتی ہے گرمی کا تو یہ اور شام کی ٹائم ن ٹھنڈا سا ہو جاتا ہے موسم
وہ تو ہے بھ جان شام کی ٹم
تو کہ جی بھ جان
میں بول رہا ہوں بھائی جان کی شام کی ٹائم صبح جگتے ہیں تو ایک دم چاند نکلتا ہے سوریہ نکلتا ہے تو اس کی کررن سیدیدھی دھرتی پہ پڑتی ہیں
جی
تو گرمی زیادہ دیتی ہے اور
جی
شام ہوتے ہوتے وہ تھم جاتی ہیں
جی
اور فرمائیے بھائی جان
ایسا ہوتا ہے ہی ار جیسے موسم ہے جا کر گرما کا موسم س میں گ ک بس آ جت ہو گا
ہاں
اور دو گرمی پ پڑ گئی ہیں ایسا کیا ہوتا ہے
ایسا ہی ہو رہا ہے آپ دیکھیے آپ پیڑ پودوں کو کاٹ رہے ہیں بھائی جان پیڑ پودوں کو کاٹ رہ پیڑ پودوں کو پیڑ پودوں سے ہم کو بہت فائدے مند ہے پیڑ پودے تو ہم کو دیکھیے پھلوی دیتی ہے
جی بھائی ہے
آکسیجن بھی دیتے ہیں اور لکڑی بھی دیتی ہیں چھایا بھی دیتی ہیں
جی بھائی جان جی
پھر بھی آپ پیڑوں کو کاٹ رہے ہو
جی
اس سے ہم کو نقصان پہنچے گا
جی بھائی نئی نئی جنمے سم میں ج با میں گسے ہیں پیڑوں کو کاٹ رہے ہیں اے سی کولر ان میں گھس رہے ہیں شھ واتاورن نہیں لے رہے ہیں
وہ تو ہے بھائی جانب دیکھیے پہلے ویکتی کولر اے سی کسی کو نہیں جانتا تھا اب اس ٹائم اے سی کولر کوئی پیڑوں کی ہوا تو لے نہیں رہا ہے پہلے پیڑوں کی ہوا سے ویکتی زندہ رہتا تھا
جی
پہلے گرمی بھی نہیں اتنی پڑتی تھی پھر بھی پیڑ تھے گرمی تو پڑتی تھی پر پیڑ ت ڈرچتے تو ہاں تو اب تو دنا دن پیڑوں کو پیڑوں کی کٹائی ہو رہی ہے
جی
ہم کو کٹنا ہی ہے آگے آنے والی جنریشن ہے اس کو کٹنا ہی آئے گی
جی ایک پیڑوں سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہوتا
پیڑوں سے ہمیں کئی فائدے ہیں
جی
پیڑوں سے دیکھیے آپ کا پیڑ آپ کی گھر کے آس پاس ہے کہیں آپ اپنے پشوؤں کو بھی باندھ سکتے ہو پیڑوں کے نیچے
جی بھائی
چھایا میں اور دیکھی بھائی جان کہ آپ کو پھل بھی دے رہے ہیں سب
پھل بھی د رہے ہیں سبی بھی سبزی وال ہی ہ ج سی ہے صحی پروایا آپ نے اور بتا یا دیکھو لکڑی بھی دے رہے ہیں ماچس میں بھی کام آتا ہے
وہ تو ہے
اور پیڑوں سے جانے تو بہت فائدہ
بہت فائدے مند نہیں پیڑت پر ویکتی یہ نہیں سو چرا دیکھیے چھند پیسوں کے لیے پیڑوں کو کٹوا رہے ہیں آپ سوکھا پیڑ ہے سوکھے پیڑ کو کٹ کروا دیجیے وہاں پر اس کے آس پاس کم سے کم دس پیڑ لگائی
جی جی
دس پیڑ لگاؤ گے تو ایک ایک دو پیڑ خراب ہو جائیں گے تو وہ اور تو لگیں گے پیٹ تو اس سے ہم کو بھی آگے آنے والی جنریشن ہے اس کو بھی گھٹا نہیں ہوگا کو فائدہ ہوگا ج اب دیکھیے پہلے ویکتی ایک سو بیس سال سو سال زندہ رہتا تھا اب دیکھیے اب ویکتی ساٹھ سال پچاس ساٹھ سال پ ختم ہو جاتا ہے آگے آنے والی جنریشن سن وہ تیس چالیس پ ہی ختم ہو جائے گ
جی بھ جان یہ تو کھان پین کا فرق پڑتا ہے جار کنڈ بہت بت پیڑوں سے بولی مل رہی ہے لیکن پیڑوں سے ہم بہت فائدہ ہے ایسے ہمارا پشو ہیں پکچھی ہیں وہ بیٹھتے ہیں ان کے نیچے وہ ہیں گرمی میں آدمی ہیں کہیں جا رہے ہیں باہر تو بیٹو شھ ب لو آج کل کیا ہے گھر میں گھسے رہتے ہیں گھر سے لے کر اے سی سے اے سی میںتی کولر سے نک رہے بعد ل کرتے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں
ہاں وہ تو ہے اب دیکھیے آپ پیڑوں کو کاٹ رہے ہیں اس پر پچیوں کا گھر بھی بنا ہے وہ بھی گزر رہا ہے اب دیکھیے پہلے کتنے پرچھی رہتے تھے اب پچھی کہیں نہیں دکھتے کچھ پچی تو ائب بھی ہو گئی کچھ پرچی تو ائب بھی ہو گئی اللہ تعالی کا شکر ہے بھائی جان فرمائیے
اور ابو صحیح ہے ابو بیگم سب گھر پہ
سب کہہ رہیے تھے نا بھائی جان
جی یا اور یہ دیکھو ب کھاتے ہیں فاسٹ فوڈ ہے
فاسٹ فوڈ ہاں
جی یہ جاتے ہیں چاؤون ہے برگز ہے کی ہے پھلی ہے کیا یہ صحیح ہے سرجید کے لیے
شریر کے لیے اب دیکھیے پہلے ویکتی ان کو نہیں کھاتا تھا پہلے شدھ کھانا کھاتا تھا ا
جی
تو بتی بڑھیا تندرست رہتا تھا اب دیکھیے کسی گاؤں میں جائیے کوئی وکلاگ پیدا ہو رہا ہے کوئی پاگل پیدا ہو رہا ہے کو کوئی لمبائی نہیں بڑھ رہی ہے یہ سمسیا آ رہی ہیں یہ شیشے آ رہی ہیں ایک اب دیکھیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے وہ بنا کیمیکل سب کیمیکل کے کیمیکل سے بن رہی ہیں
جی بھائی جان نہیں گ جی بھائی جان بولیے جی بھائی جان فنگر اور یہ کھانے میں بھی سواد دیتے ہیں اور آدمی آج کل انیں کو زیادہ کھاتا ہے جیسے دال ہے روٹی ہے شدھ ہے ان کو نہیں کھے گا یہی یہ کھان میں سواد دیتی ہیں ان پہ ہی زیادہ بچتا ہے آج کل
ویکتی کو یہ نہیں پتا کہ ہم سواد سواد میں اپنی جان گوا رہے ہیں
شریر میں کتنی ہانکار ہے ا نئی نئی بیماری پیدا ہو رہی ہیں
دیکھیے آپ آپ کہیں بازار جا رہے ہو آپ کھا رہے ہو کچھ کھا رہے ہو فاسٹ فوڈ کھا رہی ہو تو آپ اس پنی کو وہیں پر پھینک دیتی ہوں سرک نے آپ کو ڈسٹ بین دیا ہے اس کا استعمال نہیں کر رہی اس کا استعمال اس کا استعمال کیجے ورنہ دیکھیے کہ بھائی جان بازاروں میں گائے
انیہ پشو ہیں آوارہ وہ کھائیں گے ان کی آنھوں میں پلاسٹک پنی چپکے گی وہ ختم ہو جائیں گے اس سے دیکھو کتنا نقصان ہوگا وہ بھی تو پشو ہیں ہماری طرح ہم ویکتی ہیں تو وہ پشو ہیں سب جانتی ہیں
جی بھائی جنا یہ یہ کھتے نہیں اس سے بیماری کتنی پیدا ہو رہی ہیں ہارٹ اٹیک ہے پہلے کوئی جانتا تھا اب ک طرح کا آتا ہے س لینڈ ہے وہ ہے کینسل ہے پہل کوئی چالتا تھا
کوئی نہیں جانتا تھا پہلے کوئی بیماری ہی نہیں تھی پہلے دیکھیے روکھڑی ا ویسا ہوتا نا بھائی جان
دیسی دو دوا
دیسی دوا دیسی دوا سے سب پہلے میڈیکل وغیرہ یہ کچھ نہیں تھا پہلے بس دیسی دوا چلتی تھی اس سے صحیح ہو جاتے تھے تو اب یہ سچم ہو گیا ہے کہ دیکھیے کیمیکلوں سے بنا کر کے انٹی سیدھی دوائیاں دے رہی ہیں گولی ڈڈ یہ انجیکشن اب اس سے ویکتی اپنا کھان پان صحیح رکھے گا اب دیکھیے پہلے کھیتوں میں کوئی کھائی ڈائی کھاد یوریا کچھ نہیں دیا جاتا
نہیں ج سکھا چل رہا تھا
چلتا تھا اب دیکھیے یہی چل رہا ہے تبھی تو آپ کا کھیت میں ہوگا دانا بھی صحیح نہیں ہے گ ہوئے ہیں بات بجرا ہے دال ہے یہ صحیح نہیں ہے
جی بھائی جان دیکھو وہ کھا رہے ہیں دیسی کھانا صحیح ہے سواستھ کے لیے وہ تھا لیکن اب کھا رہے ہیں انگریزی دیکھو بی پی تھی پہلے بی پی لو ہوتی ہے ہائی ہوتی ہے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا یہ بیماری نئی نئی پیدا ہو رہی ہیں تو یہ کھان پان کی وجہ سے ہو رہی ہیں یا کسی اور سے
کان کان کی وجہ سے ہو رہی ہیں اب ایسے ہی چلتا رہا تو آگے آنے والی جنریشن ہے نا بھائی تو وہ جہ نہیں رہ پائے گی زیادہ تر ہے وہ پہلے ہی آپ دیکھیے پہلے کوئی ویکتی ٹکر وغیرہ اس سے ختم نہیں ہوتا تھا
جی جی
ایکسیڈنٹ وغیرہ تو اب دیکھیے باہنوں کو کہ زیادہ واہن زیادہ نکل رہے ہیں تو کہیں بازار میں چلے جاؤ وہاں پر ایک ایک دو ایکسیڈنٹ تو ہونے ہی ہونے
جی بھائی ار
آپ سے بات کرنے میں بھائی جان ہم کو بہت خوشی ملی دیکھتے ہیں آگے بھی ملتے ہیں
جی آائی جال
خدا آافظ
خدا حافظ